السلام علیکم وعلیکم السلام اور سنائ کیسے ہیں آپ خیریت سے
سب خیریت کیا بتائیے ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی سب ہو گیا ماشاء اللہ سب خیریت سے ہمارے یہاں بھی
ہمارے یہاں بھی سب خریی سے اور تب تک کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی ہیں آپ کی
جی جی بالکل کھانے بنانے کے انتظامات نہیں لگے ہوئے ہیں
کچن وغیرہ میں رہنے کا من نہیں
جی جی بالکل جی مسلانے لگتا ہے
آٹ بجے کے بعد تو کرچن میں جے کا ہی نہیں من کرتا اسی
ہاں یہ تو کہ دوں نا جی عجیب سا ہو جاتا ہے پھر
بال کو اور فرمائیے آپ کیا سب خلر
شکل ماشاء اللہ سب شری اے
ہاں یہی خیا رہ تھا آج کے ٹائم تو ہی ف دھیان رکھنا ہی چاہیے
جی جی بہت ضروری ہے
آج کے ٹائم پر ہیلتھ اور فٹنیس پر دھیان رکھیں گے تبھی ہم آگے آگے تک جی پائیں گے
ہاں ہاں وہ تو گھیر ہے
آج کے ٹائم پر تو بیٹھ فم والی چیزیں ہی کھاتے ہیں
ارے مطلب نا مطلب پیور چیزیں نا بالکل پیور چیزیں تو مل ہی نہیں رہی ہے آپ سبزیوں میں دیکھیں چاہے اور کسی چیز میں دیکھیں ہر چیز میں کیمیکل والی چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں
ماشاء اللہ بکل طریق ب لیاتا اور فروٹ وغیرہ بول ڈاکٹر کھانے کے پ
ہاں وہ ان میں ان میں بھی تو کہ آ کل سے آج کل تو کھانے کو زی نہیں کرتا ان کو تو
بیر کو
منہ چڑ جاتا ہے ان کو دیکھ کے ان کو دیکھ کہ منہ چڑ جاتا ہے پہلے کے دور میں نا مطلب آپ نا کتنا ہی سارا کھا لو ہے نا اتنے امی ابو اتنے بھر بھر کے لاتے تھے نا ٹوکیاں بھر بھر کے کہ کھائے جاؤ کھائے جاؤ جی کرتا تھا کہ اور کھائیں اور کھائیں اور کھیں ہم تو بالکل زی نہیں کرتا ان کو دھ کے ان کی شکلوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ وہ کھائے بھی یا نہیں کھیں
پہلے کے ٹائم پہ تو سب پیور ہی کھاتے تھے سب اپنے کھیت وغیرہ سے توڑ تاڑ کے سبزیاں فل وغیرہ سب اپنے کھیت سے ہی لاتے یہ تھے
ہاں یہ تو کہہ رہے ہو نا مطلب نا دیہات میں تو نا یہ سب سسٹم اندر ہوتا ہے ہمارے یہاں ہم دیہات سے ہی ہیں ماشاء اللہ تو ہے نا مطلب جی کھیت کھیت وغیرہ ہی ا ایسے آپ آ ن ہمارے یہ سیا سی ٹیس دیتی ہیںھر یہ کے لوگا نہیں بچتی ہے نا تو وہاں سے شہر سے خرید کے لاتے یہاں پہ بیچتے تو ان میں بالکل وہ نہیں آتا سواد ہی بالکل آپ کتنی شاندار طریقے سے کو س بھی نہیں نئی ریسیپی آپ کوشش کرے لیکن ان میں وہ سواد نہیں آنے والا
بالکل آج ابھی تو سیزن آم وغیرہ کا چل رہا ہے جب اسٹارٹنگ میں جب آم کا سیزن ہمارے یہاں آیا تھا نا اس آم بالکل بھی سواد نہیں تھا بے سواد آم لگ رہا تھا
ہاں مطلب نہ تو وہ میٹھے ہی ہوتے ہیں اور نہ وہ کھٹے ہی ہوتے ہیں
سواد ہی نہیں آتا اس میں پتا نہیں کیا کھا رہے بالکل بھی سواد نہیں تھا اس میں
یہی تو ہے نا پہلے الگ ہی مزے ہوتے تھے اور ابنا ہیلتھ کیا کرے ا بتائیں سارے کیمیکل والی چیزیں ہیں سبزیاں ہیں بالکل ہے نا اور مطلب آپ دیکھیں پہلے آرام سے لوگ پانچ پانچ بجے اٹھ کے آرام سے گھومتے تھے کسرت کرتے تھے سب کرتے تھے ٹھیک ہے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ کیا بولتے جو کھیتوں وغیرہ پہ جاتے تھے تو الگ سے ان میں مطلب وہ بنی رہتی تھی ارجی ہے نا ہاں ارجی رہتی تھی وہ صحت مند رہتے تھے اور اب دیکھیں آپ مطلب کیا ہے لوگ موبائلس میں لگے ہوئے ہیں
ج لوگ ب ایسے بنا سکتے سناتے ہی رہتے ہیں کہیں کھانا وانا کھا لیتے ہو فون پر بیٹھے جاتے ہیں تو کھانا پچے کیسے دھیرے دھیرے وہی موٹاپا آگے لگتا
یہی تو کہہ رہے ہو نا بس لے کے بیٹھ جاتے ہیں صبح بھی وہی شام کو بھی وہی نہ کوئی گھومنے کی فکر ہے نہ کوئی سیر کرنے کی جانے کی نہ کسرت کی نہ صبح جلدی اٹھنے کی نہ سونے کا پتہ نہ اٹھنے کا پتہ کتا
وپول اسس پال کے ٹائم لوگ وٹ ل کے لمبے تک جی پ آتے تھے
جی بالکل بہت صحت مند رہتا تھاے آج کی جنریشن میں نا مطلب جو اب تیس سال کی ایج کا ہے نا وہ پہلے کی جنریشن کے حساب سے ساٹھ سال کا ہے
بالکل آ
ہوتے تھے نا وہ اب آج کے تیس تیس سال والے اس کے حساب سے پرسن کے حساب سے کام کرتے تھے اتنا فٹ رہتے تھے وہ اتنا ہیلدی تھے بتاؤ صحت مند
بالکل پہلے کے ٹائم پہ لوگ شھ کھایا کرتے تھے ہم تو سب چیز میں ملاوٹی کھاتے پھر بھی اوپر کا ہمیں دھیان ہی نہیں دیتے
بالکل ان کے لیے تو سب وہی تھا وہ ہر چیز اپنے گھر میں رکھتے تھے گائیں رکھتے تھے بھینسیں رکھتے تھے گھی گھر کا ہوتا تھا پنیر گھر کا تھا دودھ گھر کا تھا دہی وغیرہ سب اور ہے نا مزے سے ہی کھاتے تھ وہ اپنی طرح اتنے مسالے وغیرہ کچھ نہیں کھاتے تھے
بالکل ماشارا بالکل صحیح فرما رہی ہیں
سبزیاں کا لیتے تھے جو ان کو صحت مند رہتے تھے اب دیکھیں آپ تو آپ کتنا ہی کچھ کر کے کھا لیں جم کے چکر لگا لیں فٹ رہنے کے لیے
اور آج کے ٹائم پر تو پیزا وغیرہ چھوٹے بچے لوگوں کو
ارے اے مطب مطلب نہ انہیں بالکل فکر ہی نہیں ہے چلو وہ تو چھوٹے بچے ہیں ماں باپ بھی ان کے امی ابو بھی ان کے ایسے ہی ہوگے گئے بالکل روکتے ٹوکتے نہیں ہیں ان کو بس اپنے بچ بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے ارے تو آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے بچے کی صحت بھی تو دیکھیں وہ تو چھوٹے بچے ہیں
بلک ہیں
ہے نا ہمارے ہمارے خود کہ فیملی میں مطلب میری پھپھا کی لڑکی وغیرہ ہے تو ان کے بچوں کو وہ ایسے ہی کرتے ہیں ہے نا مطلب گھر پہ بھی وہ بنا بنا کے کھلا دیتے ہیں اور باہر بھی وہی چاؤمین نوڈلس چل رہے ہیں موموز چل رہے ہیں میگی چل رہے ہیں پیزا ہے برگر ہے یہ چلتا رہتا ہے مطلب ان کو روٹی کھانے کا تو بولو ہی مت
بالکل صحی
اور اب ان کی نا مطلب شریر ان کے ہے نا جسم میں مطلب ایسے وہ چربی بڑھ گئی ہے کہ ان سے نا ہلا بھی نہ جائے
بالکل ابھی سے بار کی چیزیں مافا وغیرہ تو ہوگا ہی تو ہم پہلے سے کیمیکل والی چیزیں کھاتے ہیں ہم اپنے ہی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو زیادہ مان لو ہم اسی سال تک جینے والے ہوں گے تو پتا چلا کہ سٹھ سال میں ہی چل بسے
اور ایسا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ دو منٹ تک بھی زندہ رہیں گے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ دو منٹ تک بھی زندہ رہے گے سال کی تو آپ چھوڑ دیں اب تو یہ ہے کہ ہے نا مطلب بچے پیدا ہوتے ہی نا ڈاکٹرس کے چکر لگانے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے مرنے تک چکر ہی لگاتے رہتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہے بس کیا دوڑے کہ صبح صبح اٹھے ایکسرسائز وغیرہ نہ تو پانچ دس منٹ تو یوگا ہی کرنا چاہیے یوگا وغیرہ سے بھی کتنے فائدے ہوتے ہیں صحت اچھی رہتی ہے چڑچڑا
صبح صبح سیر پہ نکلے شام کو نکلے ن تھوڑا سا گھومیں پھریں پر لوگ نا بس فون لے کے بس لگ جاتے ہیں انہیں نہیں مطلب ہے
بالکل اور جیسے یہاں پر گارڈن وغیرہ ہے تو لنگے پیر وغیرہ چلوا تو آ روشنی بھی تیج ہوتی ہے صبح صبح کوئی بھی کام کرنے اسناح فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے
ہوں
یوزنگ وغیرہ کرنا چاہیے کوئی جم جاتا ہے تھا چورے جم بھی جاہ رہے پھر جم کے نام پر ا بھی کتنا پاؤڈر وغیرہ کھاتے ہیں
ہاں ارے بہت بہت وہ سب بھی تو ملاوٹ ہے نا آ نے ت میں بھی کیمی کل ہے آ نے تن بھی کیمکلی ہیں کتنا ہیکل رہے آپ
بالک
اب تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں جو تھوڑا بہت اگا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نہیں تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے
بالکل اس کو بھی ہم سمجھتا دھیان نہیں رکھتے اور اسے باہر کی چیزیں کھ رہتے ہیں زیادہ بار کی چیزیں کھانے نا بیماریاں تو آتی ہی آتی ہیں بچہ ہر ٹائم بیمار ہوتا بھی رہتا یہ تو کہنے کی بات لگتے ہے وہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں
چاہے ان سے تو ہم تو صحیح کہہ رہی ہوں بہت مطلب نا کیس بچوں میں بھی ہے نا الگ سےح ہی کریز ہو گیا ہے ان چیزوں کے لیے اب تو
ہاں ا ان کی بھی غلطی نہیں ٹی وی وغیرہ میں دیکھ لیتے
ہاں وہ سوشل میڈیا پہ بس وہی وہی چلتے رہتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے بچے نا ناٹک کرنا اور سیکھ رہے ہیں ڈرامے الگ ہی کرتے ہیں وہ ان کو دیکھ دیکھ کے
یہ تو بت کرتے ہیں آج
کہ اپنی جد ہمیں کیسے سے منوانی ہے یہ بھی وہ فون سے ہی سیکھ لیتے ہیں
ہاں اچھی بات بھی سیکھنی ہوتی ہے پر اچھی بات جلدی بھیجتی نہیں ہے دماغ میں
ا اچھی بات کا اثر کبھی نہیں لائیں گے اپنے اوپر وہ ان کو علم میں وہی چیز لانی ہے جو ان کی جضد بنوانے کے کام میں آ جائے
بالکل اور ہمیں تب بھی سے آتا جب ان کی امیاں وغیرہ ن ان کے دل پورا کر دی تھے
مطلب آپ دیکھے ہیں دو یا تین سال کے بچے کو بھی نا میں نے آنکھوں کا چشمہ لگتے دیکھ لیا ہمارے یہاں پہ بتائے
کی غلط بات ہے آج کے چھٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو چشمے لگ جا رہے تھ دن بھر فون ہی میں لگے رہتے ہیں
ایسے تو ہے نا ان کے ہم ہم سب کو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں باتیں بتاتے پھرتے ہیں بائی اپنے بچوں کو ایسے فون مت دیا کرو ایسے مت کرا کرو اور خود کبھی علم میں نہیں لائیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو فون نہیں دینا ہے ہمیں تو ہمارے بچوں کی جدیں پوری کرنی ہے
بالکل آج مطلب جو ہے ممی ہے جو سمجھدار ہے تو وہ بچوں کو اتنا فون نہیں دیتی ان کو پت ہے کہ فون دینے سے نا عادتیں خراب ہو جاتی ہے ہر ٹائ پ فون کی ضد کرنے لگ جاتے ہیں
ہوں بچوں کو نا اس ٹائم پہ نا بہت زیادہ اپنے اس میں رکھنا پڑتا ہے بھائی
بالکل صحی فرما رہی ہے چلیے ٹھیک ہے
اوھیک ہے اللہ حافظ
ہاں